السلام علیکم بھائی جان
السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں بھائی جان
بس بھائی جان سب خیریت سے ہیں اللہ
بس بھائی جان سب خیریت سے ہیں اور پریوار میں ابو امی سے سب خیریت سے ہے
جی بھائی جان بالکل سب خیریت سے ہیں اللہ کی دعا ہے ان پر بھی آپ بتائیے سب
بس بھائی جان شک شکر ہے اللہ کا اب تو اور بھی زیادہ خوش ہو گئے ہم ماشاء اللہ آ کا کال دیکھ ہم نے ارے بھائی جان بھائی جان کا کال آ رہا ہے بہت بہت خوشی ہوئی ہمیں اور بتلائیے بھائی جان آج کیسے یاد کر کہ آپ
ارے کیا بتلیں بھائی جان بس ایسے ہی تھوڑا پریشان ہو رہے تھے سوچا آپ سے تھوڑا گفتگو
بتائیے آپ بائی جال کیا پریشانی ہے آپ کو
بھائی جان کیا بتائیں ایسے ہی تھوڑا کھانسی زکام بخار
او ہو ہو ہو سمان ہے سامانیہ بیماریاں اچھا اچھا اچھا اچھا ہم سمجھ گئے آپ کی بات او ہوو ہو ہم سمجھ گئے ایک تو بھائی جان موسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا
جی بھائی جان بالکل بالکل
اس کی وجہ سے یہ کھاسیی زکام بخار ہو رہے ہیں ویسے بھائی جان ہم آپ کو بتا لا دے یہ سامانیہ بیماریاں ہوتی تی ہیں ان سے نجات پانے کا ہاں ان سے انسان کو اگر نجات پانا ہے تو اپنی روز مرہ کی زندگی کو تھوڑا بدلنا پڑے گا جیسے کہ جیسے کہ کہ بھائی جان آپ صبح اٹھیے
جی
صبح اٹھ کر آپ اپنی دیرک جو آپ کی دنچریا ہوتی ہے روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہو آپ وہ کریے ماشاء اللہ اللہ کا نام لیجیے صبح تھوڑا ٹہلیے گھومیے فریے پانی پیجے اچھا ناشتہ کیجے کوشش کیجیے اگر زیادہ گرمی ہے تو پانی وغیرہ ٹائم ٹائم پہ پیتے رہیں
بس بھائی جان یہی تو ہم اپنی بیگم سے کہتے رہتے
باہر دھوپ میں کم سے کم نکلنے کی کوشش کریں اس سے کیا ہوگا بھائی جان جو ہمارا ڈ ہائیڈریشن کی شکایت ہمیں ہوتی ہے گرمیوں میں اکثر گرمیوں میں اکثر یہ الٹیاں پکھانا یہ سب کی تھوڑی سمسیا بن زیادہ بن تی ہے یہ سامانیہ بیماری ہے تو یہ سب پانی کی کمی سے ہوتی ہے زیادہ گرمی لگنے سے ہوتی ہے تو ان سے اگر نجات پانا ہے تو گرمی میں کم سے کم باہر نکلو اگر باہر نکل رہے ہو تو سر پہ کپڑا رکھ کے نکلو
جی بالکل بالکل بھائی جان
پانی پیتے رہو اور کوشش کرو کہ کم سے کم چھیوی فوڈ کھائیں جو بھی کھانا آپ کھا رہے ہو وہ ہلکا کا کھانا کھاؤ جو جلدی آسانی سے پچ سکے
جی بالکل بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں
باڈی ہماری اتنی گرم ہو رہی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے ڈیہائیڈریشن کی شکایت بار بار رہتی ہے اور زیادہ کھانا پچانا ہماری باڈی کے لیے تھوڑی دقت سمسیا بن جاتی تی ہے گرمی میں تو اس لیے ہلکا کھانا کھا آنا چاہیے گرمیوں میں اس سے ہمیں یہ سامانیہ بیماری جو الٹی دست یہ سب ہوتا ہے ان سے نجات ملے گی دوسری بھائی جان دوسری بیم ماری ہوتی ہے بھائی جان زکام اور کھانسی
ارے بھائی جان اس کا تو نام ہی نہ لیں
کھانسی اور زکام بھی ایک سامانیہ بیماری ہے یہ بھی موسم کی تبدیلی سے ہی ہوتی ہے موسم میں اگر تبدیلیاں ہوتی ہیں تو بھائی جان یہ بیماری اکثر ہو جایا کرتی ہے
بالکل ہو جاتی ہے بھائی نب تو موسم بدلتا رہتا ہے کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے تو بس اسی سب سے بیماریاں ہو رہی ہیں
پانے کا بھائی جان ایک ہی سیدھا سا ایک ہی بات ہے زیادہ گرمی اگر پڑ رہی ہے تو ترنت پانی مت پیو کہیں باہر سے آپ آ رہے ہو ترنت پانی مت پیو آپ کو پشینہ آ رہا ہے پہلے اسے سکھاؤ اس کے بعد پانی پیو
جی بھائی جان ہم تو بالکل پالن کرتے ہیں ان ساری باتوں کا بھائی جان
کبھی لوگ کیا کرتے ہیں باہر گرمی سے سے آئے دفتر سے آئے کام سے سے آئے مدرسے سے آئے کہیں سے سے بھی آئے گھر میں آتے ہی پسینہ پسیینہ ہو رہے ہو بیگم سے بول دیا پانی دے تو بیگم نے آپ کو ٹھنڈا پانی دے دیا آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا پانی آپ کے سریر میں گیا اندر سے آپ کی باڈی گرم ہو رہی ہے ٹھنڈا اور گرم ایک ساتھ مل گیا بھائی جان آپ کو زکام بن گیا
بالکل بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے یہ تو
غلط فرما رہے ہیں تو بھائی جان آپ ہمیں بتلائیے
نہیں نہیں بھائی جان آپ نے جو بھی ابھی تک فرمایا بالکل کل ایک دم صحیح فرمایا ہے
تو ا زکام سے بچنا ہے جی بھائی جان کرنا چاہیے زکام سے اگر بچنا چنا ہے تو یہ والی جو ہم آپ کو سمسیا بتا رہے ہیں اس سے بچنا پڑے گا یہی بھائی جان کھاسیی کی کھاسیی ی اور زکام بھائی جان ایک ایک دم ایک دم ایسے سجھو جیسے بھائی بہن اگر کھانسی ہوگی تو زکام آ جائے گا زکام ہوگا تو کھانسی آ جائے گی
بالکل بالکل بھائی جان ایسا ہی ہے بھائی جان یہ تو بس ا اوپر والے کی ایک قدرتی بیماریاں ہاں
قدرتی بیماریاں ان سے نجات انسان خود ہی پا سکتا ہے اگر اپنی روزمرہ کی زندگی کو تھوڑا انسان سدھار لے تو یہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے یہ جو سامانیہ بیماریاں ہوتی ہیں ہ ہوں یہ جو سامانیہ بیماریاں ہوتی ہیں یہ انسان کی روزمرہ کی زندگی اگر صحیح نہیں چل رہی ہے وہ ایک صحیح طریقے سے نہیں چل رہی ہے انسان نیموں کو کا پالن نہیں کر رہا ہے تو یہ سامانیہ بیماریاں اکثر اسے جکڑ لیتی ہیں بار بار جکڑ لیتے اور وہ تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی جب تک وہ ایک بڑی بیماری میں
کا شکار نہیں ہے بالکل صحیح فرمایا بھائی جان آپ نے
سامانیہ بیماریوں کو انسان ہلکے میں کمزوری میں لے لیتا ہے اس کے بعد بڑی بیماری کا شکار بن ہے اس کے بعد حاکم لوگوں کے پاس چکریں کاٹتا ہے فیس دیتا ہے نقصان کرتا ہے سمے کا بچ وقت کا نقصان ہوتا ہے پیسے کا نقصان ہوتا ہے انسان کا شریر خراب ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کا سامانیہ بیماریوں کو بالکل بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے جو جو سامانیہ بیماریوں سے بچنے کے نجات کے جو جو اپائے ہیں انہیں کرتے رہنا چاہیے میرے خیال سے تو بھائی جان یہی ہے اگر ہمارے خیالوں میں آپ کو کوئی دقت لگ رہی ہے تو ضرور آپ بتلا دیجیے
نہیں نہیں بھائی جان آپ نے جو ابھی تک فرمایا ہے بالکل صحیح س میں ایون ہم تو خود سا نیموں کا پالن کرتے ہیں لیکن ہماری بیگم ہے ہم سن ہی نہیں ہے ہم نے دس بار ان سے کہہ لیا کہ یہ کر لو وہ کر لو سنتے ہی نہیں ہے اور آج کل تو گرمی ہو رہی ہے بھائی جان کیا بتلائیں آپ کو نہات
او ہو ہو لگے ایک
جی بھائی جانا بس اللہ کی مہر ہے
یہ تو یہ تو بہت غلط بات ہے انہیں آپ اللہ کی قسم دیجیے انہیں آپ انہیں اللہ کے بارے میں بتا لائیے کہ اللہ کتنے اللہ نے ہم کو انسان کو یہاں بھیجا ہے نیک کرم کرنے کے لیے آپ نہ ؤ گے نہیں اپنے شریر کی آپ آپ خود اپنے شریر کی صفائی نہیں کر سکتے تو آپ اللہ کے لیے دھرم کے لیے اپنے اپنے ملک کے لیے آپ کیا کر پاؤ گے
کیا ہی بتنا ہے بھائی جان ہم تو ان کو خوب اللہ کا واسطہ دیتے کہیں کہ بیگم
نہیں نہیں نہیں انہیں میرے خیال سے آپ سمجھائیے آپ میرے خیال سے اگر وہ روز نہیں نہائیں گی نہیں دھوئیں گی تو وہ سامانیہ بیماراریوں کا شکار بن سکتی ہیں بھائی ج
جی بھ جان تبھی تبھی وہ سامانیہ بیماریوں کا شکار
ہاں اپنی شریر کا اپنی شریر کی صفائی بھی ضروری ہے بھائی جان سامانیہ بیماریوں سے بچنے کے لیے سامانیہ بیماریاں ہمارے جیون میں کتنا بڑا بدلاؤ ک ات بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں اور ہمیں ایک ایک ناس کی طرف لے کے تو ہیں انسان اگر اس چیز کو سمجھے گا تبھی وہ خوش رہ پائے گا اپنی زندگی میں تو ہم تو آپ کو یہی بتلائیں گے کہ اپنی بی ہم کو سمجھائیے اللہ کا واسطہ واسطے ان کو سمجھے
جی جی بالکل بھائی جناب اسی لیے ہم تھوڑا پریشان تھے آج کہ آپ سے تھوڑا گفتگو کر لیں
تو جو جو جو جو میں نے آپ کو بتلایا ہے سامانیہ بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ آپ انہیں بتلائیے وہ ماشاء اللہ ضرور سمجھیں گے اس چیز کو
جی بالکل بھائی جان ہم ان کو ساری تبدیلیت سے ساری باتیں بتلائیں گے
جی بھائی جان ضرور بتلائیے جی ضرور بتلائیے اور بچوں کا خیال رکھیے آپ بھی آپ اپنا بھی خیال رکھیے ابو امی کا خیال رکھیے ان لوگوں کی تو عمر ہو چکی ہے عمر دراز لوگ ہیں تو اب موسم کی تاب کی وجہ سے وہ سامانیہ بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں تو ان کا خیال رکھیے جی جی عمر دراز لوگ ہیں وہ عمر ان کی ہو گئی ہے تو ان لوگوں کا خیال رکھیے اور آپ اپ اپنا بھی خیال رکھے دفتر جاتے ہو جب دفتر تر جاتے ہو تو سر پہ کپڑا رکھ کے نکلو گرمی بہت ہے دھوپ بہت ہے اپنے ساتھ پانی کی بوتل تل لے کے نکلو
جی بھائی جان پانی کی بوتل تو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے بھائی جان ہمارے آج کل
کھانا رکھو پھل کھاتے رہو ہری سبزیاں کھاتے رہو اور بھائی جان او آر ایس لیتے رہو او آر ایس سے کیا ہوگا آپ کی باڈی کو جی بالکل بالکل بھائی جان یہ تو آپ اچھے سے سمجھتے ہی ہیں او آر ایس لیتے رہو پانی پیتے رہو باڈی کو ڈی ہائڈریٹ مت ہونے دو
بالکل بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے
میرے خیال میں تو بھائی جان یہی ہے سامانیہ بیماریوں سے بچنے کے اپ پائے یہی ہے ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے یوگا وغیرہ کرنی چاہیے اچھا کھانا پینا کھانا چاہیے اور روزمرہ کی زندگی صحیح سے جینا چاہیے اس میں کوئی اپنی روز مرہ کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہ کریں اگر ان میں کوئی خراب عادتیں ہیں انہیں باہر نکالیں اچھی اچھی عادتیں جوڑیں جس سے کہ ہم ان سب بیماریوں کا کار نہ ہو میرے خیال سے آپ‌کو اچھا لگا ہوگا بھائی جان ہم سے بات کر کے اور ہمیں تو ماشاء اللہ بہت اچا اچھاگا آپ سے گفت
بالکل بھائی جان ماشاء اللہ میں بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا جی بالکل بھائی جان جی جی جی اللہ حافظ بھائی جان